ہاں
جی الحمد للہ دیکھیے آپ نے میں نے بھیج دیا آپ کے پاس واٹس کیا آپ کے دوست نے بھیجی مجھے
اچھا السلام علیکم کیسے مزاج ہیں
وعلیکم السلام الحمد للہ سب خیریت ہے آپ سنائیے کیا احوال ہے
شکر ہے اوپر والے کا کافی دنوں بعد گفتگو کا موقع ملا ہے اس لیے سوچا آپ سے رابطہ قائم کرے
بہت اچھا کیا آج کل لوگوں کے پاس پیغام بھیجنے کا وقت تو ہوتا ہے مگر تفصیل سے بات کرنے کا کم
ہوں ہوں ہ ہاں معذرت چاہوں گا تھوڑا سا گفتگو میں رکاوٹوں کا مسئلہ آیا ہے تو کہاں تھے آپ بہت اچھا کیا آج کل لوگوں کے پاس پیغام بھیجنے کا وقت نہیں ہوتا اچھا یہ ہو گیا بالکل درست فرمایا ویسے آج کل آپ کی مصروفیت کس سلسلے میں ہے
کچھ نہیں بس ان دنوں میں اپنے پیشے اور سخشی ترقی دونوں پر توجہ دے رہا ہوں کوشش یہی ہے کہ ہر روز کچھ نیا سیکھا جائے
ہوں یہ بہت عمدہ سوچ ہے میرا بھی ماننا ہے کہ انسان کو سیکھنے کا سلسلہ کبھی نہیں روکنا چاہیے
جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے علم ایک ایسی دولت ہے جو تقسیم کرنے سے
ہوں د د پچتی ت ہٹ
ہوں ہاں واہ خوبصورت بات کہی ہے آپ نے ایسے آپ کو کس کس کتاب کس قسم کی کتابیں پسند ہیں
مجھے تاریخ سنوارنے عمری اور حکمت سے متعلق کتابیں پسند ہیں
اچھا سوان عمری پڑھنے کا کیا فائدہ محسوس کرتے وہ
صحیح کا اکثر ہم صرف ان کی کامیابی دیکھتے ہیں ان کی جدو چہت نہیں
جی ہاں بالکل ہر بڑی کامیابی کے پیچھے م نہ محنت اور بے پناہ محنت اور صبر ہوتا ہے
ہوں تھوڑا سا ایک منٹ کا ولمب ہوگا بس ایک سیکنڈ اور دیجیے میں آپ کی بات کا بھی جواب کہتا ہ جواب کیا بالکل بالکل طریقے سے دیتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے پڑھ لیتے ہیں کیا کیا مئے مسائل کے کہا سو میں پتا نہیں ہوتا ہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ کن مشکلات سے گزرے ہیں اور یہی بات تمہاری اچھی لگی کہ اکثر صرف ہم ان ان کی کامیابی دیکھتے ہیں ان کی جد ووجہد نہیں
آگے آگے آگے ویسے آج کل
ہ ویسے آج کل نوجوانوں میں سب سے زیادہ چیز کس کی کمی محسوس ہوتی ہے
میری رائے میں صبر اور استحکامات کی بہت سے لوگ فورا نتیجے چاہتے ہیں
اچھا ہ ہ نتیجے چاہتے ہیں تو جب ن ٹھیک ہے دیر سے ملتے تو مایوس ہو جاتے ہیں
جی ہاں بالکل صحیح کا حالانکہ کامیابی ایک سفر ہے کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں
ہوں صی بات یہی بات تو ہمیں پسند آتی ہے آپ کہ کہ انسان کو کو سفر سے بھی لطف اٹھانا چاہیے
صرف منزل پر نظر رہے تو سفر کی سیکھ چھوٹ جاتی ہے
ہوں آپ نے کبھی ایسا وقت تو دیکھا ہے جب آپ کو لگا کہ آپ پہ آگے بڑی مشکل ہے
جی ہاں کئی بار دیکھا ہے مگر ہر بار میں نے یہی سوچا کہ مشکلات ہمیشہ باقی نہیں رہتی وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی
اچھا ہوں بالکل امید اور یقین انسان کی سب سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے
ویسے فرصت کے اوقات میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں آ
ہوں کیا کہا آپ نے
ویسے فرصت کے اوقات میں آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں
اس کا اس کا یہ فرصت وقت ہوگا ا ہی اقات نہیں ہوگا فرسو تو وقت ہوگا کہ ہاں ہاں اچھا ایسا بھی کچھ ہے کیا مجھے کرنا مطالعہ کرنا کبھی کبھی ہ موسیی میں بیٹھ کر اسکور کرنے
ج گور و فکر کی عادت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے ویسے آپ نے کیسے
ہوں
اور غور و فکر کی عادت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے آپ کے اندر کیسے آ گئی
کون کون بیٹھا ہے مجھے سیر کرنا بھائی اچھا آج کل لوگ ہر وقت اور خود سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں نکال پاتے نا یہ دیکھا جاتا ہے نا
جی صحیح کہا جبک کبھی کبھی خاموشی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے
آپ نے بالکل ل درست فرمایا ویسے اچھی صحبت کے بارے میں آپ اس کا کیا خیال ہے
اچھی صحبت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے میرا تو یہی خیال ہے
اچھا کس ط ہے
یہ تو انسان کے اوپر ہے اگر آپ کے احباب محنتی نیک اور مثبت سوچ والے ہوں گے تو آپ بھی ان سے اثر لیتے ہیں اور اگر آپ کے احباب اچھی اس کے نہیں ہوں گے بدبقت ہوں گے تو آپ ان کے جیسا لیں گے
اچھا ایسا بھی بالکل بالکل رست فرما دیتے ہیں آپ کبھی کبھار ایسی بات ل کر کے اور ایسا ل کہ باقی میں یہ بات کا اس طریقے سے رابطہ قائم کرنا نہ چاہیے کہ نتیجے پر پہنچے اور نتیجہ یہ ہو جاتا پ کی چیٹ کیا ہم مسئلے مسائل سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں اس میں ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی دقت نہیں ہے
نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی دقت نہیں ہے
اور بتائیں کیا خیالات ہیں آپ کے کامیابی کو لے کر
کامیابی کو لے کر میرے تو یہی خیالات ہے اگر ہم اپنی باقی زندگی پر توجہ دیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر توجہ دے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کامیاب ہیں وہ کس طریقے سے کس کس پریشانیوں کو دیکھ کر ان لو کو کامیابی حاصل کر جیسے ابھی آپ نے بتایا جیسے آپ نے ابھی ب بعد یہ بتایا تھا پہلے کہ کچھ ہم کیا کرتے ہیں پرف کامیاب آدمی کو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے اس نے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرا پہلے کامیاب ہونے کے لیے تو میرا بھی وہی خیال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کوئی کامیاب ہے تو وہ کس طریقے سے اس نے کیا کرا اپنی لائف میں تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے تو شاید ہم بھی کامیاب ہو جائیں ی ہ
ہاں میں بھی سمج انسان اچھا انسان بننے سے پڑیا ہے کامیابی ہو
جی ویسے ایک بات بتاؤں ٹیکنالوجی سے لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں تھوڑا
ٹیکنالوجی جتنی فائدے مند ہے نا اتنے ہی ا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتی ہے انسان بالکل بھی ذہن میں ذہنیت جس کی اچھی نہیں ہوگی نا اس کے لیے یہ بہت زیادہ ہ نقصان دہ ہو سکتا وہ اس لیے کہ اسے اتنا امل و عیال ہوتا نہیں ہے اور وہ آج کل دیکھا ہوگا تم نے فون پر کے فون پر کال کرنا بھی ایک ٹیکنالوجی ہے اور کول کس معاشرے سے آ رہی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم ایک بار کو لگا لیتے ہیں کہ تمہارا بیلنس ختم ہونے والا ہے آپ کے فون میں ریچارج آنے والا ہے یا اتنے یہ کریں ایک دبائائےیں یا ت اب تو بٹن دبانے سے پیسہ اڑ جاتا تھا اکاؤنٹوں میں اب تو کچھ دبانے کی ضرورتتی نہیں ہے بس لنک دیکھو کیا آپ کے پاس پیسہ آیا ہے اس ہی میں ڈل ہو جاتا ہے
جی بالکل وسے صحیح ہے ویسے ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے اعتدال ضروری ہے ہر چیز کے اندر کیونکہ کیا ہے کتابیں اور ٹیکنالوجی دونوں ایک متون استعمال ہوتے ہیں ان دونوں میں کیا ہے کہ اگر ہم طریقے سے استعمال کریں گے دونوں کا پہلے کے زمانے میں کیا تھا ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن لوگوں نے کیا تھا اس ٹائم پہ کتابیں تیں تو ان سے علم حاصل کرا تو اس کے ذریعے جو غلط سوچ س والے تھے انہوں نے غلط کام ہی کرے جن کو صحیح سوچ والے تھے انہوں صحیح کام کرے
بالکل بالکل بے شک
جو صحیح سوچ والے انسان ہیں جو اپنے علم کو بڑھانا چاہتے ہیں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتےتے ہیں نہیں بنا چاہتا وہ کیا کرتا ہے وہ ٹیکنالوجی کا صحیح طریقے کا استعمال ہے
ہ چلیے آپ سے بات کر کے اچھا لگا شکریہ جناب ہاں میں بھی کال کر لیتا ہوں آپ کو آپ کو ایک چز کے بدلے میں کال کری جاتی ہے آپ کو اٹھائیے آپ کو ایک کال کروں نا اھائی
کوئی نہیں چل ٹھیک سسلام علیکم
وعلیکم السلام